ہلو
ہلو ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام آپ ٹھیک
کسی ہو
تو گھر پہ سب کیسے ہیں
شکر شکر اللہ کا آپ سناو آقی گگر میں سب کیسے ہیں
ہ سب بڑھیا آپ کے مسقے سے
اور پھر آپ نے بولا ہی نہیں کب ہے کب ہے اب آپ کی شاہ جی
شادی کا پتا نہیں لیکن دیکھنا ضرور آ رہے گا اسی دن پتا چلے گی
چلو پھر ٹھیک ہے چلو پ آپ کو مبارک ہو آپ نے بولا بھی نہیں یہیں سے پوچھنا پڑتا ہے ا وہاں سے تو آپ کے منہ سے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے
ابھی میں مت کنفر ہوں ڈیٹ کب ہوگی جب ڈیٹ ہوگی تب میں بتا سکتا ہوں ایسے پتا مجھے کیا ہوتا ہے میں کسی کو بولتی نہیں ہوں میں نے ٹریول کھولا میں نے سب کو پہلے ہی بولا پھر اس میں تھوڑے مسئلے آ گئے تھوڑے کیا بہت مسئلے لے آ گئے تو ہو گیا مجل جانا تھا مجھ بر س کو بولا
اچھا
ماما کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر انہوں نے کہا نہیں اب میں یہاں پہ اکیے ہوں تو تم بھی آپ چھوڑ کے جاؤ گی وہ کیا اموشن ٹچر
ان کے گھر پہ کوئی نہیں تھا اور
بہنے بہنے اس نے بولا کہ میں مجھے ایسے ت مجھے من ہوتا ہے میں ملتا ہوں پھر تم دو سال کے لیے جاؤ گی پھر تم آ ہی نہیں پاؤ گی دو سال تک وہ یہ تو اوپر سے ٹائم بھی نہیں تمے پاؤ گی کیونکہ ٹائمشو ہوگا نا وہاں کا الگ ٹائم ہے یہاں کا الگ
ے وہاں کیا کرنے جانا تھا آپ کو باہر
میں وہاں پہ اکاؤنٹنٹ تھی
کہاں پہ کس جگہ
ال یاف یہ نا ال سعودی کو کچھ اس کا نام تھا ال کچ تو اسی پہ اکاؤنٹنٹ تھی وہ یہ تھی کنسٹرکشن وہ کرتے تھے کنسٹرکشن وہاں پہ تو مجھے انہیں چیزوں کہ بلڈنگ ولڈنگ کرنی تھی کتنے کا کیا سامان آیا وہ یہ
اچھا
ہاں تو مجھے بلنگ کرنی تھی اور اکاؤنٹ سنبھالنے تھے
اچھا
ماں کا کزن ہے اسی نے پھر وہاں پہ میری جاب لگائی تھی اب جس دن مجھے جانا تھا نا سیلری میری تھی یہاں کے وہ ہو جاتے تھے ون لھ کچ ایک منتھ کا ہاں ہاں وہ یہاں کا وہ ون لھ
تو پھر کیا ہو گیا کیا ہو گیا آپ کو جانا تھا
میں بولا نا مجھے نہیں مانا اس نے اس نے بولا شادی کریں گے یہ لوگ آئیں گے وہ یہ پھر میں نے اس کا اب سوچا میں نے بولا چلو پیسوں کو مارو گولی میرے لیے پہلیے پہلی پرورٹی میری یہ ہے تو اس کو میں ایسے نچ چھڑ سکتے اوپر سے اس کے پاس ما بھی نہیں ہے وہ یہ مجھے ماما کو بھی اس کو سنبھالنا پڑے گا وہ یہ
ارے آپ کو جانا تھا ابھی شادی کو ٹائم تھا آپ کو جانا تھا اپنی چیزیں برابر ہوتی اور باپ کو بھی ہیلپ ہو جاتی
میں بولا نہ میری پہلی پرورٹی وہ ہے اس نے جب روک کے مجھے بولا ایسے میر کو فیل ہو گیا پھر میں نے بولا چھوڑو آگ لگاؤ ان پیسوں کو میرے لیے پہلے یہی ہے
ارے ایسا نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے شادی سے پہلے سب بولتے ایسا فرسٹ پرورٹی وغیرہ وہ یہ سب
اچھا
سمجھ آئے گا جب آپ کو اپنی چیزوں کے لیے اپنی چیزوں کے لیے بھی مانگنا پڑے گا نا پھر آپ کو سمجھ آ
ھم تو پھر میں نہیں گئی ورنہ میں جس دن میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ مجھے جانا ہے مجھے اسی دن آیا تھا آفر لیٹ ر بھی وہ سارا کچھ اکمیڈیشن بھی پاسپورٹ بھی نکلا تھا
مجھے سمجھ نہیں آتا آپ کیا کر رہے نہیں ہاں
اوپر سے بن ل کچھ میرا ہو گیا تھا میں نے وہ بنائی تھی ڈاکومنٹ
اگر اگر آپ کی سیلری اتنی ہوتی نا تو پھر آپ نے کسی اور کو اپنے بدلے کیوں نہیں بھیجا
میں کس کو بھیجتی یہاں سے کون جاتا
کیوں آپ کے وہاں پہ پ س سسرال میں کوئی نہیں ہے آپ کے دیور وغیرہ
اگر وہ مجھے کہاں پتاہ تھی وہ جاتے اگر وہ جائیں گے میں کرواؤں گی
ابھی بھی کر سکتی ہوں پھر میں اگر سیلری اتنی ہے تو کیوں نہیں جائیں گے
ہاں ایکسپییرئنس ہونا چاہیے اور کچھ
دوسرے والے کا وہ وہ جو آ نی دوسرے والا دیا ہے نا وہ تو بہت اچھا میں اس کو جانتی ہوں اچھے سے
ہمم ہمم
اس کے لیے آپ کو کرنا تھا کچھ
اب اگر مجھے پت ہوتی میں کرواتی کوئی نہیں اگر مجھے ہوا نا پاسبل اگر اس نے پھر سے کال کیا جوب کے ریگارڈنگ تو میں بولوں گی اس کا ہی پھر میں سی وی بنواؤں گی میں اسی کو بھیجوں گی مجھے
ہاں تو ٹھیک ہے نا کیونکہ اگر تھوڑا سا ادھر ادھر آؤں گی وہاں سے آواز ز ارہی ہے
ہاں میں رقئی باہر جاتی ہوں ایک سیکنڈ میں نیچے ہی جاؤں گی آپ پہلے نیچے والے کمرے کو جاڑو کروں گی تو پھر جاڑوں گی میں
میں بول رہی ہوں کی جیسے یہی والا آپ کا اپنا گھر ہے وہ بھی تو اپنا ہی ہے اور
وہ بھی ہے
وہی جیسے اگر اگر اپنے بھی کو پہلے اپنے بھائی کو ہی بھیجنا تھا
اتنا ایجوکیٹیڈ مجھے اس کو گریجویٹڈ بنانا پڑا نا اس اس نے ٹینتھ ہی خالی کیا ہے ٹینھ تک کہ مجھے خود پہلے ڈاکیومنٹس ویسے بنانے پڑے
اچھا ٹھ چلو پھر آپ بات کرنا میں بی کر کرتی ہوں گھر میں
ٹھیک ہے میں دیکھوں گی تو میں بولوں گی پہلے اس کو اگر ہوا کوئی آف جوب تو میں بولوں گی آپ کو
اور یہ کیا بولتے ہیں اس کو پھر آگے آگے جا کے یہ مت گھٹے گا یہ تو بڑھ
ہاں اور کیا وہ رہا تھا نا دو سال تک ٹھیک رہتا ہے پھر دو سال کے بعد اور بڑھتا ہے اور اگر اوور ٹائم کریں گے اور اس کے
اور خرچ اور خرچہ بھی ک ک ہو گا م اتنا زیادہ نہیں ہوگا مطلب جتنا سیلری ہے اس میں سے تھوڑا سا ہی ہوگا
ہاں لائک دیکھو اگر ٹو تھاؤزینڈ ہے وہاں کے ٹو تھازینڈ ید فائیو ہنڈریڈ اور دیں گے یار ٹو ہنڈریڈ
جی
ہیلو
ہاں ہاں
تو اتنا ہی
وہی نا مطلب میں کہہ رہی ہوں کیا یہ تو بہت اچھا ہے آپ نے کیوں چھوڑا ہے یہ آفر
میں نے بولا نا میری میری وجہ کیا تھی لاسٹ ٹائم جب میں نے آپ کو بولا آپ اس کو سمجھو یاد نہیں آپ کو جب میں نے بولا تھا آپ یا بات کرو پھر کیسے اس نے مانا تھا جب وہ مسئلہ ہو ہاں جب آپ ہاں جب میں رو رہی تھی میں نے روتے روتے میر کو جانا ہے جب وہ سین ہو گیا پھر میں نے بولا چھوڑ دو مجھے ان تک ماما ا بھی بولتی تم نے وہ جاب چھڑی وہ یہ کیوں وہ ان کو بولتی نہیں میرا ہی دل نہیں لگے گا وہاں آپ لگوں کے بنا ان کو کیا میں بولتی مسئلہ کیا ہے
ارے نہیں اپپ نے یہ غلط کیا ہے وہاں پہ آپ کی سوچ غلط ہے آپ کو شادی کر کے تو پھر اسی گھر میں جانا ہی تھا پریورٹی ہے میں وہ نہیں میں وہ نہیں بولتی ہوں مطلب پریورٹی نہیں ہے لیکن یہ ہوتا ہے پھر یہ بولتے ہیں پہلے شادی سے پہل سب ایسا ہی بولتے پھر شادی کے بعد جب ان کے سامنے مانگنا پڑتا ہے نا ان کو بولنا پڑتا نا اس چیز کے ہاں دیکھو مطلب ابھی آپ باپ کے تحت ہو ابھی آپ باپ کو بولو گی شادی کے بعد جب آپ کو پتی سے مانگنا پڑے گا نا تب آپ کو سمجھ آئے گا
وہ بس اچ ہے
نہیں کسم سے میں سیدھے بول رہوں
نہیں وہ بات ہے ہاں پتا ہے مجھے وہ بات ہے
یہ آپ نے غلط کیا وہاں پہ آپ کی سوچ غلط ہے پرورٹی کیا تھی کیا نہیں تھی پہلے آپ کو اپنا کرئر دیکھنا تھا آج سب اپنا کرئر دیکھتے ہیں
کیا کر تھا قسمت میں نہیں میری کیا کر مجھے پ اس کا ہو گیا نا تھوڑا بہت آپ اس کو بولنا بھی دیکھنا وہ بھی یہی بول رہے گا نا
لیکن یہ کرنا اس کا اس بارے میں کرنا کیا کیہ وہ والا جو والا بیچ والا دیور ہے نا آپ کا وہ مجھے بہت پسند ہے ایک تو وہ محنت بھی کرے گا اوپر سے وہ پڑھا لکھا بھی ہے
اچھا ٹھیک میں انن کو انفیکٹ دیور کی کا قدر بھائی کی قدر نہیں کرتی میں بولتی نہیں یہ میرے بیٹے جیسے ہیں قرآن کی قسم آپ کسی کو بھی بولنا میں گھر پہ بونن کو بولتیوں مماا وما گو نہیں میں ان کو بیٹوں کی طرح رکھوں گی
آپ کرنا کام ایک مہربانی کر کے آپ کرنا اس کے لیے
پھر سے آفر کون وہ لوگ کرتے ہیں اس کال جیسی وہ کریں گے نا میں اس کو ان کا بتا دوں گی
ہاں ہاں لیکن ضرور کرنا میں کو بول رہی ہوں اس کے ساتھ میں بات خود کروں گی میں آپ کو بول رہی ہوں آپ دیکھنا اور میں ان کے پاپا کے ان کے پاپا پپا کے ساتھ بھی بات کروں گی کیونکہ یہ تو بہت اچھا آفر ہے ابھی آپ کو پتا ہے مطلب ہمیں بھی یہاں مطلب اس کا مکان کے لیے کتنا پے کرنا ہے وہ نا جو ہم نے نیا گھر لیا اگر وہیں سے کچھ ہوتا تو بہت بہتر رہتا
ہوں انفیکٹ پرسوں میں سوچ رہی تھی کہ میں واپس ٹریول میں کروں گی لیکن پھر مم آپ بولا کہ پھر گھر سنبھالنا ہے وہ یہ پھر کہاں کر پاؤ گی میں نے جو اوپر سے اکیلی بھی ہو وہاں پہ
میں نے میں نے تو آ کو بولا تھا
ہاں اور کیا پھر میں نے ماما کو بولا مجھے ایسے بولا ہے رانی نے کرو تو پھر اس نے بولاو چلو کریں گے مشورہ اس بارے میں دیکھیں گے آنے دو پہلے ان کو
پھر آپ نے کچھ بولا ہی نہیں ابھی تک آپ مشورہ ہی کر رہی تھی
بولا نا ماما نے آنے دو ان کو پہلے دیکھیں گے کیا ٹائم پیریڈ رکھیں گے وہ یہ
ہ ہ وہ تو میں نے پہلے ہی بولا نا وہ دو تین سال رکھیں گے
مجھے پہ ہے میں نے بھی تو آپ کو یہ سے بولا نا
آپ کو دیکھو اگر دو تین سے سر رہے گا نا بیچ میں
ہاں ہاں
تو میری میری گارنٹی پہ آپ جانا مطلب اگر اتنا ہے نا مطلب ا اتنی سیلری ہے
ہاں
اگر سچ میں اتنی سیلری ہے مطلب
ہاں ہاں اور کیا ہے
میں بول رہی ہوں آپ کو جانا
ٹھیک ہے آنے تو پہلے ان کو دیکھیں گے وہ کیا بولیں گے انشاء اللہ جس حساب سے پھر وہ بولیں گے میں اسی حساب سے اسٹیپ لوں گی
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ہوں
چلو اچھی بات ہے
ہاں اچھا
اور
اور آپ بتاؤ کچھ خاص
بس چلو میں رکھتی ہوں
اوکے بائے